س السلام علیکم کوم
السلام علیکم کیسے ہیں آپ
وعلیکم السلام بس خیریت تم بتاؤ سب خریت
ہاں جی ہاں جی سب آپ بتائیے یہ سب اللہ کا رہنا ہے سب بڑھیا
جی جی جی جی سب اللہ پاک کی رحمت ہے اور تم آ رہی ہو نکاح پہ پھر میں نے تمہیں بھیج دییا کارڈ
ہاں ہاں جی ہاں جی مجھے پتا لگا آپ کی آپ ہی کی شادی ہے باجی کی شادی کس کی شادی ہے
میری تو باجی کی شادی ہے اور میں نے کہا تمہیں تو ضرور آنا ہے تم ضرور راؤ گی
ہاں ہاں جی ہاں جی ہم بالکل آئیں گے نکاح کی تیاری کر رہے ہیں ہم بھی ہمیں پتا ہے کارڈ تو مل گیا تھا آپ کا تو پھر وہی ہے کہ کہ ہاں تو وہی شاپ میں روکے گا سوچ رہے تھے کہ کہاں سے کیا کرنا ہے ہم تو اپنی اس لیے کہ ا سرارہ سلانے کے لیے سوچ رہے تھے کہ سرارا سلوا لیتے ہیں کیونک ریڈی مڈ ہاں اچھا
جی جی چلو ہمارا اچھا میچنگ میچنگ ہو جائے گا پھر میں نے کہا آپ ہی کو بلاؤں گی میں آپ ہی بھی آئیں گی آپ ہی ہمارے ساتھ مدد کروائیں گی آپ کو پتہ تو ہے آپ ہی کل اتنی زیادہ وہ ڈیمانڈیڈ تھیمیں آ چکی ہیں کوئی کچھ آ سکتا تا حلہ بس پاگل ہو چکی م تو کوئی کہہ رہا ہے یہ کریں گے کوئی کہہ رہا ہے وہ کریں گے میں نے بولا یار جسے جو جو کرنا ہے نا اپنے آپ تم لسٹ تیار کرتے جاؤ اور جو ہوگا ان شاء اللہ ہم بع میں ہوسلے کر لیں گے پھر میں نے بولا چلو میں آ کو بھی بول وں آپ ہی کوبھی بول کیوں آپ بھی آ جائیں گی کچھ ہماری مدد ہو جائے گی پھر ہمیں مزہ بھی آئے گا پھر
انشاء اللہ بہت انجوائے کریں گے ہم سب بہت مزے کریں گے اور اچھے سے اپنی شادی کو پورا انجوائے کریں گے اور میں نے تو جو بازی ہے جو کہ جنا لکھا ہے ان کے لیے میں نے بہت سندر سا گفٹ بھی تیار کروا رہی ہوں میں ہیڈ مری بنوا رہی ہوں جی ہاں تو ابھی ان کے لیے سرپرائز ہے تب لے کے آئیں گے جب ہم ہم نکا پر پہنچیں گے تو بس وہی اور اپنے لیےو میں نے ہینڈ مین بنا رہی ہے ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کچھ اچھا اسپیشل سا تو ہاں جی جی اپنے آپ فیبرک لا کے تب بنوا لوں کیونکہ جو میری ایک فرینڈ ہے نا اس کی وہ بٹیک ہے
جی جی
طرا کرتی ہے تو میں نے اسی سے بولا تو وہ کہہی تھی ٹھیک ہے چل میں تیرے لیے اچھا سا ڈیزائن کرتی ہوں شرارہ اور بھاجی لیے بھی میں نے کچھیش بنوایا میں کہ چلو ٹھیک ہے اور آپ کب پہنچائیں گے نکاس ایک دو دن پہے تو پہنچ پچو گپ
جی جی میں بھی ایک دو دن پہلے ہی آج چاہںی میں نے کہ چلو تم میں بھی پوھ لو تو تم بھی ساتھ سات چلیںےم تو
ہاں بہت اچھا ماشاء اللہ تو بہت بڑھیا رہے گا دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ بھی مل جائے گا کمپنی مل جائے گی ہاں ہاں ج ہاں جی ہاں جی جی جی پلاننگ بھی ہم پہلے سے کچھ اچھا سا کر لیں گے جی یہ توب ہ یہ تو پڑیا رہا آپ کا پلان میرے کو نہیں بتاا میں تو آپ سے پوچھنے والی تھی کہ آپ کب جاؤ گے مجھے لگا آپ سیم ڈیٹ پہنچو گے لیکن ابھی میں نے کہ سوچی چھٹیاں ہیں تو ایک دو دن پہلے چلتے ہیں تھوڑا موج مستی کریں گے وہاں پہ انجوائے کریں گے
جی جی بس وہی اللہ کی مہر سے ابھی اچانک سے پھر شوہر سے بات ہوئی پھر جور بولتے کہ نہیں ہم پہلے چلے جائیں گے دو تین دن مطلب پہلے ہی میں نے کہا چلو اچھی بات ہے میں نے چلو پھر میں آپ ہی کو بتاتی ہوں میں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلوں گی
ہاں ہاں میں بھی آپ کو کال کرتی ہاں نکل پہلے تو میرا تھا کہ میں سیم ڈے جاؤں گی لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ یار چھٹیاں چل رہی ہیں بچے بھی گھر پہ ہیں تو تھوڑا سا اپنے لیے بھی ٹائم نک کلنے چاہیے فرصت کامے ہے لمبحے توب چلتے ہیں اس لیے منتا چلو چلتے ہیں ہ اور آپ نے اس سے پہلے کال ہی کر لیا مجھے تو
جی جی دیکھو جی دیکھو پہلے تو گھر کے مسئلے ہوتے ہیں پہلے گھر کے مسلوں کو ہل نکال کے ان کو سلجھا کے پھر میں نے خود بتا یہاں پہ جانے کی دیکھو ان کا تو نکا کا بھی اچانک سے فون آ گیا تھا باجی کے کی نا نکا نکا انہوں نے تورا ند کرتی ہے میں تو ہڑبڑی میں میرے کو تو سمجھ پ نہیں آیا پھر میں نے کہا جو کپڑے ہیں وہی رکھ کو ایک دو نیا لیا میں نے بس وہ میں نے
ہاں نہیں ہم کو پہلے سے تھوڑا سا پتا تھا کہ ان کی شادی مطلب بات چ رہی ن کای کہیں سے لیکن یہ تھا کہ جب تک سردی کا موسم آئےا سردی کے ٹائم ہوئے لیکن اب وہی ہو گیا کہ ٹائم ہوتا ہے نا ہر چیز ٹھاک تو ہو گیا ہوگا ان کا کچھ ہ تو ہم نے کہا بھیا ماشاء اللہ جب ج صبح عورت کے لیے کیا وہ کرنا جب مل
جی جی جی جی میرے کو تو ہو گیا میں نے کہا یار یہ تو مجھے پتا ہی نہیں لگا میں کیا کروں تو میرے شوہر بول جو جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں تم اسی کو دیکھو اگر تمہیں ٹھیک لگتی ہے تو تم رکھ لو نہیں لگتا تو تم پھر میرے سات چلو ایک دو دن میں جا کے کچھ نہیں نہیں چیزیں تمہیں میں لے دوں گا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب میں بس وہی تھوڑی بہت پیکنگ کر رہی تھی بچوں کے بھی شوہر کی بھی خود کی بھی تمہیں پتتا تو ہے ہم تو زیادہ لڑکی یہی ہوتا ہے بھائی ہم نے تو تو ایک بار کپڑے ڈالیں ہم دوسری بار نہیں ڈالیں گے د تمہیں پتہ ہے ہم ہم سے زیادہ نا ہمیں چلو ہم تو ڈال لیں گے چلو ہمارے شوہر بھی ہمیں ڈالنے دیں گے پر تمہیں پتا ہے یہ ہماری خالہ آپی کہ سب اتنا دیکھیں گے ہمیں یار اس نے تو وہی سوٹ ڈالا
یار کوئی بولے نہ بولے لیکن خش سے بھی لگنے لگ جاتا ہے ارے ت نے تو یہ سوٹ تب بھی پہنا تھا نا یہ شرار وہی والا ہے ایسا لگتا ہے ار ممار یارہ ہے تو بڑا غط کر دیا ہم نے اب پتا نہیں ہے فوٹو نکلی ہو سا پہن اسٹیٹس ترنت لگ جاتا ہے تو جو لگ نہیں پہنچتے بھی دیکھ لیتے ہیں تو وہی ہے یہ بھی ایک چیز بڑی بک ار ہو گی ہے اور بڑا شوق لگتا ہے بھیا کچھ آپ پہن ہے تو فوٹوز کرائیں گے سیلفی لیں گے اور اسٹیٹس لگائیں گے اور بڑا مزہ آتا ہے ارون جی جو میں بھی ایک الگ ہی سکون ملتا ہے ت
جی جی اور یار تمہیں پتہ ہے مطلب ہم تو چلو ہم نے تو کلک کیا کیا اگر ہم سے مطلب کوئی نکاح پہ رہ جاتا ہے فوٹوز کھینچنے کا مست ہے نا کچھ تو ہم سے زیادہ نا ہمارے رشتے سار والوں نے ہماری فوٹو
جی جی بالکل صحی کروایا اور ان کے پاس ہماری پ مل جائیں گی ہمارے یہاں سے ڈیلیٹ
جی جی وہیں سے تو وہ دیکھو نا انہوں نے وہیں سے تو دیکھنی ہے اس نے کہیں پہی یہ والا سوٹ تو نہیں ڈال لیا ہاں پھر ہم دیکھو ان کو موقع مل جائے گا وہ تو بولیں گی یار وہ تو ہمیں یہی بولیں گے نا آپ
اب سچی یہ ہو حقیقت بھی ہے
جی جی ایسا ہوتا ہے ایسے مسئلے تو ہوتے رہتے ہیں ایسے جی جی اور پھر تم نے کوئی ڈانس ڈونس تیار کی ہے نکاح پہ
ہاں بالکل کریں گے یار نہیں یار بالکل کرا ہے کی نہیں گیا س کے سھ بھی کپڑ ڈانس بھی تیار کیا ہے ان ک کے ساتھ بھی کریں گے بچوں کے ساتھ بھی کریں گے اب یہ موقع کوئی بار بار تھوڑی نہ ملتی
جی جی دیکھو ایک اللہ اللہ پاکی رحمت سے ہمیں تو کو ایک موقع ملنا ہے ہم نے اس میں ملنا ہاں ہاں ہاں ہم باتیں شاتیں کریں گے اپنا دکھ سکھ سانھا کریں گے کیونکہ دیکھو اس کے بعد کہاں ملنے ہوگا تم اپنے گھر میں اپنے گھر
ہو جاتی ہے ہ
تم اپنے گھر چلی جاؤ گی میں اپنے گھر چلے جا جاؤں گی پھر اس کے بعد بچ بچے دھو شوور کو دیکھو امی آبو دھو بس اس سارا دٹن نکل جاتا ہے دیکھو ہمیں تو بات جی جی ہماری
میری ا رہ جاتی ہ اور پھر کہتا ہے بج ہم بچھڑ جاتے نا مطلب چلا رہ اریار یہ کر ہم تو وہ کرتے یہ کرتے م بڑا وہ رہ جاتا ہے تو میں نے سوچا ہے ابھی تو ٹائم میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہمارا اسکول ہے یاچھ ہے جانا ہے بچوں کی چھٹی چٹی نہیں ہے سب کی چھٹی ہے م کب وہ فل مستی کریں گے فل انج کریں گے میرا بھی لگ بھگ سا ہی شاپنگ ہو چکہ بس میرے بچوں کا رہ گیا ہے تھوڑا سا بچوں کے کپڑے وغیرہ لینے ہیں تو اس کے لیے کل باجادمی لیں گے تب وہاں سے کپڑے وپڑے لیں گے چل سنڈے ہے شوہر کے گ تو کل بچوں بھی شاپنگ اور کر لیتے ہیں پھر ہماری ساری تی پیکنگ جائے گی پھر ہم ن دھو جس دن لیں گے ہم آپ کو کال کر لیں گے آپ ہمارے ساتھ
جی جی ماشاء اللہ ضرور تم مجھے فون کر دینا تو میں ایک دن پہلے پھر رات کو ساری پیکنگ کر لوں گی تم صبح آؤ گی تو پھر ہم گاڑی میں سامان رکھ رکھ لیں گے سارا
جی جی جی بالکل بالکل میں آپ کو پہلے سے انتلا کر دوں گی کہ آپ کو خریدی ہو جانا ہے ٹھیک ہے اور بتائیے آپ کی ہو گئی ساری پیکنگ و را
بس تھوڑی بہت رہ گئی ہے ایک دو جوڑا لینا تھا میرے کو تو آج بارش بہت تھی باہر تو باہر گئی نہیں میں تو میرے شوہر بولتے کہ چلو پھر کل جاتے ہیں تم لے آنا اپنا جوڑا تو تمہیں چاہیے بچوں کے لیے بھی تم دیکھ لینا میں نے کہا چو ٹھیک ہے تب تک پھر میں نے کہا چلو تھوڑے بہ جو میرے پاس ہیں آ وٹر ا لی ہ جی جیچ بھی میں نے کہا چلو ایک دو دیکتی ہوں تمہیں پتا اب ن فرق پڑ گیا ہوا شریر میں بھی نا تو کپڑے بھی رتے نہیں ہیں میں وہی میں نے بولا اب میں ان کو ڈال کے دیکھوں اگر مجھے یہ آئیں گے نہیں تو میں کیسے ڈالوں گی پھر میں ایک دن میں تو میں کیسے اس کو کھولوں گی سارا کروں گی
پھر وہاں جا کے جو سرسان ہوتے ہیں نا کہ بھائی پہننا پہننے جا رہے ہیں ہمارے آئی نہیں سوٹ پھس ائی ال کیا کرماتتی ایناک بس مر جاؤ ایسے تو کیوں نہیں کرا ہم نے میرے سات بڑا ساس ہو چکا تب تو میں پہلے اس سے چیک کر لیتی ہوں کہ آ بھی رہا یا نہیں آ رہا ہے
جی جی جی جی یہ تو یہ تو یہ تو تم بہت صحیح سر تو دیک ہم ہم کپڑے لے چاہیں ہم سے وہاں پہ ہم ڈال ہم یہاں سے گھر سے کچھ چیک نہ کرے ہیں تو جب ہم وہاں پہ جا کے اب نکل ہم ا ڈالیں گے ہم گانی تو ہماری تو کتنی بیزتی ہو جائے گی ہمارے پاس اور کوئی جوڑا بھی نہیں ہوگا ڈالنے کے لیے اسی سے بھائی اللہ کی رحمت سے ہمیں تو پہلے ہی شکر ہے اتنا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کون سا کون سا کیا لینا ہے خیال نہیں لینا ہے اگر تو ہمارا ذہن بھینا کام کر رہا ہوتا ہم تو برے حالت میں پھنس جاتے
جی جی اسی لیے ہم نہ مل جی جی ہم ملیں گے تم بھی مجھے انتلا کر دینا پہلے تو پھر میں تمہارے پاس آ جاں گی ٹھیک ہے آپ پی آپی کہاں چلے گئی تھی آپ ہی تم
ہیلو
ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے آپ ہی پھر تم جی جی آ رہی تھی بڑی شیور آ رہا تھا مجھے لگا
اچھا نہیں نہیں ہاں چلیے چلیے ہ پھر آپ سے ہم ملاقات کرتے ہیں دونوں فل مستی میں انجوائے کریں گے ٹھیک ہے
پی جی آپ
ٹھیک ہے ا اللہ حافظ عام